اسلام بھائی جان کیسے ہو
بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بالکل خیریت سے ہوں آپ سنائیے
بھائی جان میں بھی پڑھیا ہوں آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر پر سبھی ٹھیک ہیں آپ کے گھر پر کیسے ہیں
بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے سبھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے تھے ابھی
ہاں میں تو ابھی ہماری جو امی جان ہے وہ کھانا پکا رہی ہیں میں ابھی
ہاں بھائی جان اچھا چلیے ٹھیک ہے تو میں بھی فری ہی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ بات کر کے کچھ گیان حاصل کر لیا جائے
ہاں جی بالکل صحی چنا آپ نے میرے پہ کال لگا کے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی پہ چلو کال لگا لیتا ہوں کچھ نہ کچھ تو چلو گان گیان ملے گا ہی
تو آپ کو میں بتا دوں کیا ہم آج کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کرکٹ کیا ہوتی ہے آپ کو میں بتا دوں بھائی میرے آج میں کرکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کرکٹ دنیا کا سب سے فیمس سپورٹس میں سے ایک ہے انڈیا پاکستان بھی بنگلہ دیش انگلینڈ اور آسٹریلیا اور بھی بہت ساری کنٹریز میں لوگ کرکٹ کا کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اس گیم کو صرف بچے ہی نہیں بلکہ ینگ اور اولڈ لوگ بھی شوق سے دیکھتے اور کھیلتے ہیں کرکٹ صرف ایک گیم نہیں ہے میرے بھائی بلکہ ایک ایموشن ہے جب کوئی امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے تو لوگ اپنا کام جلدی ختم کر کے ٹی وی یا موبائل کے سامنے بیٹھتے ہیں ہر کوئی اپنی فیورٹ ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی جیتنے کی دعا کرتا ہے کرکٹ دو ٹیمس کے درمیان کھیلی جاتی ہے ہر ٹیم میں گیارہ پلیئرس ہوتے ہیں اس گیم میں بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ مطلب کہ فیلڈنگ ٹیم امپورٹنٹ پارٹ ہے بیٹس مین رنز بناتا ہے بولر وکٹ لیتا ہے کہ کوشش کر بول بالر وکٹس لینے کی کوشش کرتا ہے اور فیلڈر بال کو روکنے کی کوشش کر بالوں بال کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیم کو جتانے کی ہیلپ کرتے ہیں جو ٹیم زیادہ رنز بنے ہے وہی میچ جیت جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو کرکٹ ٹیم ہے وہ کئی دیشوں میں سب سے لوکپری ہے اور ویسے اب تو جو ہمارا بھارت ہے اس کے اندر بھی اب تو کرکٹ زیادہ کھیلنے لگے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے جو بھارت تھا اس کے اندر ابھی تو میچ ہوئے تھے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیونکہ آپ تو میرے کو لگ رہی ہو کہ کرکٹ کی فین ہوں شاید
ہاں بھائی جان میں ہوں
ہاں بھائی ویسے آپ کون سی ٹیم کو زیادہ سپورٹ کرتی ہو
ہاں بھائی جان میں اپنی ہی بھارت کی ٹیم کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں زیادہ پسند کرتا ہوں
ہاں بالکل صحیح فرمایا کیونکہ اگر ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں تو بھائی اس کی ٹیم کو سپورٹ کیوں نہ کرے کیونکہ باہر کی اگر دیش کا نام روشن ہوگا تو ہم کو بھی گرو ہوتا ہے کہ ہمارا دیش جو وردی
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے صحیح کہا
ویسے میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں جب کبھی کھیل لیتا ہوں ہمارے جو ہوگا گاؤں کے پاس ایک اسٹیڈیم ہے اس میں جا کے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور میرے جو دوست ہیں وہ بھی سنگ ساتھ جاتے ہیں
ہاں بھائی تو اسی کے ساتھ بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ کرکٹ ہمیں ٹیم ورک کی امپورٹنس سکھاتی ہے اگر صرف ایک پلیئر اچھا ہو اور باقی پلیئر افاٹ نہ کرے تو ٹیم میچ ٹیم میچ جیت نہیں سکتی تو اس لیے ہر پلیئر کو رول ہر پلیئر کا رول امپورٹنٹ ہوتا ہے کرکٹ ہمیں ڈیس پلین سکھاتی ہے پیشنس سکھاتی ہے پیشنس رکھنا سکھاتی ہے ہارڈ ورک سکھاتی ہے اور کانفیڈینس بھی س کاتی ہے ہے نا تو آج کل کرکٹ کی ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں جیسے ٹیسٹ کرکٹ ہے ون ڈے کرکٹ ہے جسے اڈیا بھی کہا جاتا ہے اور ٹی ٹوینٹی بھی کرکٹ ہے مطلب کہ اس میں کیا ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی میں صرف بیس ایک اوور میں چھ بالے ہو تی ہےٹی ٹوینٹی میں بی سیور ہوتے ہیں اوڈی آئی میں پچاس اوور ہوتے ہیں تو ون ڈے میں پانچ دن ہوتے ہیں کھیلنے لیے ٹیسٹ کرکٹ سب سے لمبا فارمیٹ ہے اور پیشنس سکھاتا ہے اڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی فاسٹ ہوتے ہیں اور دیکنے میں بہت ایکسائٹ لگتا ہے اسی وجہ سے ہر ایج کہ لوگ کرکٹ انجوائے کرتے ہیں نا بھائی تو آپ بھی کہیے اسی پہ کچھ
ہیلو
ہاں بھائی جان تو آپ بھی اسی پہ کچھ کہیے
ہاں میں بھی کرکٹ دیکھتا ہوں اور کھیلتا بھی ہوں ویسے میں تو ابھی حال ہی میں ٹاٹا آئی پی ایل ہوئے تھے تو ہمارے جو گھر والے ہیں وہ سبھی دیکھتی ہیں اور اپنی اپنی جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے جیتنے کی پرتیھا کرتی ہیں اور کہتی ہیں نا بھائی نہ میری ٹیم جیتے گی یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کو تو پتا ہی ہے کہ سرطیں لگاتی ہیں کہ مطلب یہ ابھی ٹاٹا آئی پی ایل ہوا تھا تو میں تو ویسے زیادہ دیکھتا نہیں ہوں کیوںکہ میں تو ابھی جو میرے امتحان چل رہے تھ تو اس وجہ سے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اس پہ
بہت اچھی بات کہی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے جو زیادہ نہیں دیکھ امتحان کی طرف غور و فکر کیا ہے نا بھائی جان
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
تو اور بھی کچھ بتائیے کرکٹ کے بارے میں میں بھی سننا چاہتا ہوں
ہاں کرکٹ تو ویسے تو یہ تو اب ایک نارمل گیم ہو گیا کیوںکہ اب تو ہر بچہ ایسے کھیل لے کہ اب تو وہ کرتا ہے جید کرتا ہے کہ میں نو امی چاندو ابو چاند سے کہتا ہے کہ میرے لیے کرکٹ بیٹھ لاؤ بال لاؤ اور کھیلنے کے لیے جاتا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس میں جو ہوتا ہے نا کئی ساری چیزیں ہوتی ہے ویسے آپ کون سے کرکٹر کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہو
میں تو مجھے فی الحال کے مجھ بہت زیادہ کرکٹرس پسند ہے بہت سے کرکٹرس مجھے پسند ہے حال ہی میں مجھے یہ مطلب کہ جو لڑکا سلیکٹ ہوا ہے وبھو سوریہ ونشی وہ انڈیا کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور دوسرا پلیئر جو ہے انڈیا کا وہ مجھے پسند ہے بمراہ بھی مجھے پسند ہے نا بھائی جار
ہاں بالکل صحیح فرمانا ہے یہی دونوں میری پسند ہے جو ابھی تو ٹاٹا ایپ پی ایل میں ممبئی انڈینس میں سے جو جسپریت بمراہ کھیلا تھا نا گیم تو بھائی اس نے مطلب اب زیادہ خاص اس نے وہ کیا نہیں تھا اس میچ میں کیوںکہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے اور اس نے جو پہلے ایک اڈیائی ہوا تھا تو اس میں بھائی صاحب اس نے کتنی وکٹ لی آپ کو تو پتا ہی ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دوں کہ کرکٹ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں دیتی بلکہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے اس گیم کو کھیلنے سے باڈی ایک رہتی ہے فٹنیس امپرو ہوتی ہے اور مائنڈ فریش رہتا ہے کرکٹ سے فرینڈ شپ بھی بنتی ہے اور سپورٹس مین شپ کا بھی لیسن ملتا ہے اس گیم میں ہمیں جیت کی خوشی سے اور ہار کے صبر کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمارے آس پاس بہت سے بچیں گلیوں پارکوں اور سکولوں گراؤنڈوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی سی بال اور سمپل بیٹ کے ساتھ بھی لوگ مزہ لے سکتے ہیں کرکٹ کا اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کرکٹ کے لیے صرف ایکسپینسو گراؤنڈ ضروری نہیں بلکہ شوق اور پیشن ضروری ہے ہے نا بھائی جان تو آپ بھی کچھ بتائے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ کرکٹ میں ہمیں مطلب پیشنس رکھنا چاہیے جیسے کہ جیت ہوگی تو ہمیں زیادہ خوشی نہیں منانے چاہیے کیونکہ کبھی کبھار ہار ہوتی ہے تو ہمیں اس میں بھی صبر کرنا چاہیے اور ویسے ایک کرکٹ تو دنیا کے بہت مقبول کھیل ہے اب تو
ہاں بھائی جان
تو ماشاء اللہ سے بھائی جان کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے آپ کو کرکٹ کی بہت ساری نالج ہے اس حساب سے آپ بڑھیا کھیلتے ہوں گے کرکٹ ہے نا بھائی جان
ہاں صحیح کہا بھائی آپ نے میں تو ابھی اچھا حال ہی میں پردرشن کیا تھا تو میں اپنے مطلب گاؤں والی ٹیم کے ساتھ کھیلا تھا تو میں نے جو ہوتی ہے نا پانچ اوور میں میں نے ساٹھ رن بنائے تے تو اس حساب سے میں نے اب نے بہترین پردرشن دکھایا اور میرے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہترین پردرشن دکھایا اور جو فائنل ہوا تھا نا اس میں ہم ٹرافی جیت کے بھی لائے
ہاں بھائی تو آپ نے تو بڑھیا کام کیا ہے تو آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ کو بیٹنگ کرنی پسند ہے کہ بالنگ کرنی پسند ہے آپ اور آپ خود کیا ہے بیٹس مین یا بالر
ہاں میرے کو تو ویسے تو بیٹ بیٹس مین ہوں میں تو میرے کو تو بیٹنگ پسند ہے کیونکہ بالنگ میرے پہ آ نہیں ہے کیونکہ میرے جو ہاتھ ہیں ان میں درد ہونے لگ جاتا ہے اگر میں بالنگ کروں تو
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت بڑھیا بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور ایک چیز کروں اگر کسی کو پروفیشنل کرکٹر بننا ہے نا تو اسے روز روز پریکٹس کرنی چاہیے اور اگر آپ کو بھی بنا ہوگا روز آپ پریکٹس پریکٹس کرتے گا اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہوگا اور کبھی ہمت نہیں ہارنی ہوگی کیونکہ مطلب کہ سکسیس انیں لوگوں کو ملتی ہے جو محنت اور لگن کے ساتھ اپنے گول کو فالو کرتے ہیں ہے نا بھائی جان تو ان دی اینڈ لاسٹ میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ ایک ایسا سپورٹ ہے جو لوگوں کو ایک ساتھ لیتا ہے یہ ہمیں ٹیم ورک ریسپیکٹ ڈسپلین اور ہارڈ ورک کا لیسن دیتا ہے ہم کررکٹ کا صرف مطلب کہ کرکٹ کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ کھیلنا بھی چاہیے تاکہ کہ ہمیں ہیلدی اور ایکٹو رہنے کی ایکٹیو رہے اگر ہم محنت کریں اور کبھی جیو اپ نہیں کریں تو ہم اپنی لائف کا ہر میچ میں سکسیسفل ہو سکتے ہے حینا بھائی جان تو آپ بھی لاسٹ میں کچھ کہیے
جی بھائی میں بھی میں بھی یہی کہوں گا کہ کرکٹ میں جو ہمر مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو یہی کہ کے میرے کو آپ سے بات کر کے کہ بہت کچھ گیان حاصل ہوا تو شکریہ بات کرنے کے لیے
ہاں بھائی جان آپ کا بھی شکریہ آپ کا بھی دھنیہ واد آپ نے مجھ سے بات کی مجھے گیان کا گیان حاصل کروایا میں نے بھی آپ کو س کو گیان حاصل کروایا تو آپ اپنا خیال رکھے گا گھر والوں کا خیال رکھھیے گا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی ہی رہے گی تو کچھ سمے کے لیے آپ سے معافی مانگنا چاہتے تو اللہ حافظ
اللہ حافظ